اک
و علیکم السلام السلام علیکم
سلام ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کو
کیا کر رہی تھی ہاں بولو
کپڑے دھو رہی تھی پہلے میں نے بیبی کو ہول سل آیا
اچھا
پھر میں نے اس کو نہایا اب وہ سو گیا
اللہ کے حوالے اس کو
پھر ابسو گیا
اللہ کے حوالے آپ نے اس کو نماز کے ٹائم ہی کیوں نہلایا
نہیں اس میں کیا ہے یہ تو سنت ہے جمعہ کی کے دین ناہا نا
ہاں پھر تو صبح ہی ن نہ نا ہاں ہے لیکن صبح اچھا اچھا ٹھیک چلو اچھا کیا ابھی سو رہا ہے وہ ہاں وہ چلو کوئی بات نہیں وہ دیر تک انشاء اللہ سوئے گا آپ آرام سے
ہاں
وہ کرتا ہے نیند اس ٹائم
ہاں دو تین گھنٹے کرتا ہے پھر جب اٹھے گا تب میں کو دوں گی پھرنی یا دوں گی
ہاں تلبینا ایا اس کو کا گھر
ہاں وہ آیا
اچھا ٹھیک ہے
وہ بےبی تلبینا آج بہت اچھا آیا ہے ابھی نہیں دیا میں نے اس کو اس میں سے کچھ آبتوں گی آج
اچھا ٹھیک ہے لیکن ایک کام کرنا اس کو یہ شوگر چینی مت ڈالنا اس کا ہ نہیں اس میں یہ اچھا وہ وہی سے ہے ملا کے ٹھیک
سے اس کو میں دلیا سوٹ ہوا دلیا سے سے اس کو الٹی آئی
ہاں کوئی کوئی مطلب بادچہ دلیا نہیں کھا پاتا ہے اس سے ہوتا ہے یہ
ہاں اس کو پھر الٹی آئی اس سے
چلو اچھا کیا اب یہی دیا ہاں ہاں اچھا کیا
ہوں
اور سنا ماما کا
میری ماما سو رہی ہے میری سو رہی ہے ہاں آپ میں نے پہلے کپ ڈے ختم کیے وہ مشین میں تھے
اچھا کیا
ہاں
ابھی تو لگتا ہے ہم نے سارد کپڑے لگائے ہی کیوں کیونکہ کشمیر میں کوئی گرمی کا نام ہی نہیں اتنے بھی نہیں
کل سھی آج گرمی ہے پھر سے نہیں یہاں یہ بہت ہے
ہاں نہیں ہمارے یہاں نہیں ہے یا تو پھر بھی ٹھنڈی رہتی ہے نا اس کمرے میں پھر بھی ٹھنڈی رہتی ہے اور
بس ٹھیک اللہ کا شکر آپ بتائے ٹیلر نے کام دیے
کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں نہ وہ کل ایک دے گا اور آج میں نے دو اس کے پاس اور ڈالے ا اس کو جانا ہے اس مہینے کو اس مہینے کے اینڈ میں اس کو جانا ہے باہر اس کے بھائی کی شادی ہے تو ماما بول رہی تھی ت ہاں سچ میں ماما بول رہی تھی جو بہن نے پرسوں یہاں سوٹ لایا لائنگ والا ا وہ بھی ہم دیں گے تو آہستہ آہستہ سلک کیا آئیں گے
وہ لیس ہوئی پھر پٹ اس میں
ہاں ہاں ہاں وہ ہوئی
پھر کس میں لیس اور لانی تھی
نہیں میں نے سوچا تھا جو میں نے کل کاپ ڈے لائےائے نا پرنٹڈ والے اس میں الگ گاؤں گی لیکن یہ اس در جی نے بولا کہ اس میں اچھا نہیں لگے گا
اچھا ہاں مکلیین ملیے اور جو مہنگا ہوتا ہے
ہ پھر میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے
اچھا کہ
ہ اب ایک تو وہ کل ہی انشاء اللہ دے گا باقی باہر جانے سے پہلے دے گا
انشاء اللہ آپ ٹھیک ہو
ہاں میں تو ٹھیک ہوں شکر اللہ کا آپ کو پتا ہے جو یہ آج کل وہ لڑکیوں کو دہیج وہیج مانگتے ہیں نا کتنی لڑکیاں بچاری ابھی اوور ایج ہو گئی ہے ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اس وجہ سے
اور کیا پھر کبھی کسی کو جلاتے ہیں کبھی مارتے ہیں
ہاں
اس کا مین وجہ ہوتا ہے دہیج
ہاں اصلی وجہ اس کی دہیج ہی ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں اگر مطلب ہر کوئی یہ سمجھے گا نا کہ ہمیں صرف لڑکی سے مطلب ہے لڑکی کی گھر لانی ہے تو ایسیے لڑکیاں بچاری ضائیا بھی نہیں ہوں گی اور وقت پہ ان کی شادی بھی ہوگی
یہ مت سوچتے ہیں آج کل یہاں اگر مولوی صاحب پڑ اس کو بولتے ہیں آپ کو کچھ آپ کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کوئی اگر نہیں لاتا ہے پھر اس کو کو بولتے ہیں پیچھے اس نے کچھ نہیں لایا یہ کس خاندان کی ہے
ہاں صحیح بات نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کتنی لڑکیاں ہاں اور آدھے خود ہی خود کو مارتی ہیں جن کی ایج ہوتی ہے وہ کیا کریں گی پھر ماں باپ پہ بوجھ تو نہیں بنے گی نا پھر وہ خود کو تو پانی میں پھینک ہے یا تو جالا تی ہے ایسے ہی کرتی ہے نا
اور کیا اور یہ رس اور رواج بھی بہت بڑھ رہے ہیں ہمارے یہاں شاہ کلنک کا ہے ایک کے دو دن بعد اس کا نکح ہے اس نے بولا مجھے سب کو دعوت کارنی ہے خالیی نکح ہے ابھی شادی رخصتی نہیں ہے جو جو ان کے گھرائے گا نا مہمان ان کو سوڑ دینے ہیں پتا نہیں کیا کیا
مطلب بڑی نشانی ہے وہ نکاح نکاح خوانی ہے لیکن بڑا
اور ہاں اور شادی کا ڈیٹ بھی فکس اور جو مہمان آئیں گے جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے ان کے گھر ان کو پانچ پانچ ہزار کے سوٹ دینے ہیں
ہ ہ دیکھو اب وہ اتنا سرما دار ہوگا تو نکلے گا
نہیں نکلے گا وہ بیچاری بول رہی تھی میں مجبور ہو گئی
ایسے کیا مجبوری تھی یہ مجبور ہو گئی نہیں تھا تو اتنا کر نا ہی نہیں تھا اس میں کیا ہے اس میں اس میں کیا یہ غالط بات ہے کیا سا یہ بات غلط ہے کیونک پیر اتنی ہی پھیلانی چاہیے جتنی چادر ہو یہ تو
اور یہاں ہے نا رسمو رواج زیادہ آپ نے کیا میں نہیں کروں گی کیوں نہیں کروں گی یہ زیادہ ہے یہاں پہ
یہ دیکھا دیکھی ہو گئی یہ دیکھا دیکھا
ہاں کشمیر میں زیادہ دیکھا دیکھیھی ہے باہر جو جاتے ہیں وہاں پہ مت ہے اتنا کچھ
نہ نہ وہاں بھی ہے جو باہر ہے نا اب وہاں پہ تھوڑا سدھار آ گیا ہے وہ لوگ تو بس یہ واازوان نہیں کرتے ہیں اس کے برعکس وہ بہت زیادہ لڑکی کو دیتے ہیں لڑکی کے گھر والوں کو ہزاروں روپاچا پچاس ہزار دو دو د دو دو لاکھ پتہ نہیں کیا کیا لیکن اس کے برعکس یہاں کشم
وہ جو شہب کے گھر والے تھے نا ان نے دیا نا ایک ایک اخلاق وہاں سے
دیکھا وہی تو میں بول رہی ہوں نا وہی میں بول رہی ہوں وہ تو ہم تو ان کو جانتے ہیں اس نے بولا تھا میری بھابھی سے لگ بھگ لگ بھگ ایک کروڑ سے اوپر لگ گیا ہوگا اس کی شادی میں ابھی ایک ہی شادی کہ اس نے ابھی ایک ہی شادی کی اس نے ابھی
ایک دو لڑکے ہیں ابھی چار شادی کرنے
چار شادیاں ہیں وہ بھی چار پانچ کرو اور یہ بھی کیونکہ مہنگائی بڑھتی ہے اور دیکھو آپ دیکھو نا کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے
وہ منڈے میں کرتا ہے نا کام
ہاں عید سے پہلے یہ افواہ تھی کہ مہنگائی بڑھے گی لیکن ہاں یہ سچ بات ہے عید کیا وہئی مگر مہنگائی بڑھنے لگی جی ہر کسی چیز میں اضافہ ہو پیہ آپ تو خود جان تے ہو آپ کے پاس تو دکان ہے آپ کو پتا ہوگا
مہنگائی بہت ہے ہاں
آج کل دن نکالنا بہت مشکل ہے یہ مجھے یاد آیا اسی پہ یہ مجھے یاد آیا اسی پہ کہ آج اج کل کی لڑکیاں بت
اج اپ واٹر میلن خربوز تربوز خھاتی ہو کچھ
آج کہاں کھاتی ہوں ابھی تو ہے نا یہ موسم ٹھنڈا اپ نے کاٹا مجھے لگتا ہے ہمیں ہے ہی
نہیں ہمیں ہے
ہاں ہمیں نہیں ہوں گے ہمیں وہ چیریز تھی اور کیا تھا ابھی ہم اتنی تھی وہ کل ہاں ہم دیکھ دیکھ کے کھاتے ہیں شاید متا بھیا فون پہ بولے گا نہ مینگو بھی کھا وہ عام بھی ختم ہو گئے آم بھی ختم ہو گئے
مجھے ایک دوس کیا اذہان کی ٹیچر نے بولا تھا ڈیڈی سے بولنا میرے لیے آم کا ایک ڈبہ لانا
اچھا سچ میں سچ میں اس کو پتا ہے ڈیڈی وہ کام
وہ بولتا آپ کا گرینڈ فادر وہاں پہ کام کرتا ہے
ہاں
اور باقی
بس ٹھیک ہے اچھے سے
اچھا اچھا ٹھیک
چلو
انشاء اللہ ملتے ہیں بعد میں اللہ حافظ
اللہ حافظ